ہیلو
ہلو
ہیلو
ہلو
السلام علیکم بھائی السلام علیکم بھائ جان اسسلام وعلیکم
السلام بھائی جان اور بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان سب خیریت ہیلو
اللہ کی دعاء سے سب خیریت آپ کے گھر پہ آپ امی جان ابو جان بھائی جان سب خیریت
ہاں جی ہمارے یہاں بھی امی ابو وہ سب خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے ہاں بھائی آواز نہیں آ رہی کیا
اور بتائے بھائی جان کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں فی الحال تو کچھ کچھ نہیں بھائی فی الحال تو بیٹھے تھے گرمی وغیرہ بہت تز ہے
اچھا گرمی تو بھائی موسم تو خراب ہی ہے آج موسم تو زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے گرمی زیادہ ہو رہکی ہے بھائی جان ن اس سمے اتنی گرمی ہے کہ کچھ پوچھو مت کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے سمے سے اس لیے گرمی زیادہ اےبھائی انشاء اللہ یہ آپ نےا ور
بھائی میں یہ بول رہا تھا آج ہم بات کریں گے
جناب آج ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں سوشل میڈیا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جناب
ہاں جی ہاں جی بولیے
سوشل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے جیون میں ایک مہتوپورن بندو ہو گیا بن گیا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا کے بنا ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نہ ہم کوئی کام کر
بھائی
اور سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں نقصان جناب میری سنیے میں آپ کو بھی میں آپ کو بھی ٹائم دوں گا میری سنی پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ سو سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائدے اس کرے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے کچھ لوگ آج تو ایسے ہیں کہ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں وہ کچھ لوگ آ کچھ لوگ آگ ایسے بھی ہیں کہ سوشل میڈیا سے گھر پہ ہی آن لائن کلاس لے رہے ہیں کچھ لوگ آگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اپنے لیے روزگار دیک رہے ہیں کچھ لوگ ان شاء اللہ سوشل میڈیا پر اپنے اپنے اپنا گھر سے بزنس چلا رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اس کا در بھی ہو گئے آ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں سوشل میڈیا پر اونلی ریلس ویڈیوز گیمس اتیاد کھیلنے میں ہی انٹرسٹ ہے وہ اپنے مزے میں ان کو یہ نہیں پتا ہے وہ اپنا ٹائم اسی چیز میں نکال رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ٹائم کی مانو جیون میں ٹائم کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے اگر سے کی بچت نہ کریں تو ہمیں آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا فیوچر ہی خراب ہو جائے گا اور ہم سوشل میڈیا پہ ایسی ہی چیزوں میں رہ جائیں گے سوشل میڈیا سے ہمیں جی جناب آپ اب آپ فرمائیے ہیلو
ہیلو
اب آپ فرمائیے فرمائیے فرمائیے
بھائی آپ نے بالکل صحی کہا سوشل میڈیا ہمارے جیون کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے کیوںکہ سوشل میڈیا پر کیا ہے کہ جو آج کل ہو رہی گٹناؤں کا بھی پتا چل جاتا ہے اور جو بھی سوچنائیں ہمیں سوچنا وغیرہ بھی مل دیکھنے کو چاہ وغیرہ بھی صح ملتی ہے کہ آج کے دور میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ سچمی مڈیا پر مل جاتا ہے نا بھائی آج کے دن میں کیا ہے کہ سارا پہلے لوگ سارا آن لائن
تو حالنا پاننے
کام کرنا پس سکتے ہیں ہلو
جی جناب اب میری سنیے آپ نے جی جناب میری سنی ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہمیں آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم اپنے کسی دور کے رشتے دار ناات دار دوست فرینڈ اتیادی سے ویڈیو کال بات کر کے اسے اپنے پاس محسوس بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے ہمیں یہ بھی فائدے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج سے بیس سال پہلے ٹی وی اور س ٹی وی اور نیوز پتر چلتا تھا جو ڈھانکیا دوارا پت پہنچایا جاتا تھا اور جو سوچنایں تھیں آج ایسے کوئی کاانڈ ہو گیا تو اس کی سوچنا کر لاتی تھی جب سے یہ سوشل میڈیا آ ہے تو ہم ترنت ہی اسی دن اسی سوچنا کے بارے میں نیوز دیک سکتے ہیں سوشل میڈیا لوگ اب سوشل میڈیا پر ہی ویڈیو ڈال دیتے وہ وائرل ہو جاتی لوگ ترنت دھ لیتے ہیں کہ اپنے ملک میں کیا چل رہا ہے ان شاء اللہ آپ نے یہ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا سوشل میڈیا پر زیادہ بھی نہیں ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ آج کے دور میں کیا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ موبائلس وغیرہ چلاتے ہیں تو اس سے کیا ہے ہماری آنکھوں پر جو فلس وغیرہ ہوتی ہے اس سے کافی نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی تو آنکھیں وغیرہ بھی خراب ہو جاتی میں
جی جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا پر انشاء اللہ یہ آپ نے ویری سنیے ویری سنیے ان شاء اللہ آپ نے یہ صحیح بولا مگر آپ یہ سوچ آپ نے یہ صحی بولا کہ ہمیں موبائل اتنا ہی چلانا چاہ ہمیں آپ نے اس چیز اس بات پہ غور کیا ہوا کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گندی ویڈیو پوسٹ
ہاں وہی ہے نا بھائی کہ ابھی کیا ہے کہ زیادہ تر سے بچوں کو سوشل میڈیا پر ایک نہیں رہنا چاہیے بچوں کو موبائل وغیرہ کم نہیں دینا چاہی کی اس سے کیا ہوتا ہے اب سوشل میڈیا پہلے جیسی نہیں رہی ہے ابھی کیا ہے لوگوں کو کیا ہے کہ کچھ بھی ہو بنا اپلوڈ کر دی کچھ بھی اس یہ تو نہیں یہ تو نہیں بتا کہ
ہوگا کہ سوع سوشل میڈیا پہ آج کے سمے میں فراڈ زیادہ چل رہا ہے کچھ کالس آتی ہیں ویڈیو کالس آتی ہیں اور ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں پھر لوگ ہم اس ویڈیو ریکارڈر سے بنا کے اسے پھر ایڈٹ کر کے ہم سے بلیک مل کرتے اور ہم سے پیسہ مانگتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے بھی سابدان رہنا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ بھی دیک اور سوشل میڈیا سے کچھ لوگ تو اپنے لیے پیسے بھی کما رہے ہیں ارننگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا اپنے کام کے لیے بھی کرنا چاہیے اور آپ نے یہ دھیان دیا ہوگا کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر بچے ایکٹو رہتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ بیگم صاحب ایس ہوتے ہیں کچھ بیگم صاحبیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو فون دے دیتی ہیں خود فری ہو جاتی ہیں انشاء اللہ ہمیںسی بیگم صاحب کومجھانا چاہے بچوں کو فون نہ دیں اگر بچے زیادہ فون چلائیں گے تو یہاں روشنی کم ہوگی مانسک تناؤ ہوگا چڑچڑاپن محسوس ہوگا نہ تو وہ بچے پڑھ پاتے ہیں نہ وہ پاتے ہیں نہ وہ لکھ پاتے ہیں ان شاء اللہ ہمیں بچوں کو تو موبائل دور ہیکھ دوری رکھنا چاہیے
ہاں بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح بولا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو ہمیں سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے اتنا ہی دور رہنا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایکٹو رہنے سے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم ہمیں دیکھے یا کوئی غلط بندہ ہو وہ وغیرہ کرتا ہے ہمارے بچے سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ چاتے ہیں تو انہیں تو پتا نہیں فوٹو اپلوڈ کرنے سے کیا ہو تو ہمیں زیادہ سے فوٹو وغیرہ اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اے آئی کا دور ہے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ فوٹو کو بلیک میل کر کے اور غلط چیزوں میں استعمال کر دیتے اور بلیک میل بھی کرتے ہیں ہاں بھائی بولو
یہ آپ نے بالکل صحیح بنوایا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں جو گندی ویڈیو پوسٹ ڈالتے ہیں وہ وائرل ہو جاتے انفیکٹ سوشل میڈیا پر بچے بھی آن لائن رہتے ہیں تو ایسے بچے اگر انفیکٹ تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان پ بھی پرھاب پڑتا ہے اور بچے جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں آپ نے یہ بھی گا وہ بھی سوشل میڈیا پر کچھ لوگ تو اسٹینڈ کرتے تو کچھ بچے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے تو وہ بھی اسٹینڈ کرتے توی بچوں اور بچوں کو یہ پتا نہیں رہتا ہے کہ بچوں کو یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ اسٹینڈ
اس کا ہاں جی بولیے
کچھ بچوں کی تو جانے بھی چلی جاتے ہیں اس اسٹینڈ کو دیکھ کے خود کرتے ہیں تو ان کی جانے بھی چلی جاتی ان شاء اللہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بچے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور بچوں کو ہمیں جیسا ہم بچوں کو سکھائیںے وہ ویسا ہی کرتے
کچ بڑھانے کے چکر میں ریلس وغیرہ بناتے ہیں تو بھائی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کیا ہو ہے نا بھائی وہ دیکھ ہی دیکھا سب ک کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بائی بڑے اے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہم کچھ بھی کریں وہ سات کرنے لگتے ہیں ہاں تو بھائی ہمیں ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ مطلب موبائل وغیرہ نہیں چلانا چاہیے سوشل میڈیا
اور کچھ بچی تو موبائل کی اس قدر آدی دیکھو آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ بچے تو موبائل کے اس قدر آادی ہو جاتے اسکول گئے اسکول سے آئے سیدھا بیگ پھیکا کھا بھی نہیں کایا سیدھا فون مما فون ک فون لے دیا پھر فون میں ہی لگے رہتے نہ تو کانا ک آاپات نہ وہ اسکول کا عمرگ ہوتا ہے اس کو کر پاتے پھر اسکول جاتے پھر آتے پھر فون ہمیں بچوں کو جو اسکول سے بچے آتے ہیں کھانا کھلا کے پھر ان کو گراؤنڈ میں کلانا چاہیے جس سے کا شارییرک وکاس ہوگا تو ان کا مانسک وکاس بھی ہوا بچے لوگ ہیں جو فون میں ہی پڑھے رہتے ہیں نہ ان کا شریر آال س ہو جاتا ہے اور وہ سوستھ بھی رہیں گے جنا نہ کوئی بیماری بھی آئے گی اگر وہ وہ تو کھیلیں گے ویسے کچھ بچے ہیں گیمس میں ہی اپنا ٹائم نکال لیتے
پہلے کیا تھا کہ پہلے موبائلس وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ ایسی چیزیں نہیں تیں تو لوگ کیا کھیلنے کے لیے خود اپنے لیے چیزیں وغیرہ بناتے تھے اس سے کھیلتے تھے اس سے کیا ہے کہ جب وہ کھیلتے تو ان کی آنتوں کی کریا شیلتا بڑھتی پھر وہ کھیلتے تو تو چلنا پھرنا گھومنا پھرنا ہوتا اس سے کیا تھا بالکل سوستھ شریر رہتا تھا
سنو جناب
ہاں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے آج جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا توب ہم لوگ گھر پہ ہی ٹی وی دیکھا کرتے تھے فیملی کے ساتھ میں پھر ل جیسے لائٹ چلی جاتی تھی تو پھر گپے سپے لڑایا کر اور آج سے دس سال پہلے ہم کہیں جاتے تھے تو ہاتھ م لاتے تھے گڑے ملتے تھے پھر بات چیت کرتے تھے جب سے سوشل میڈیا ہم کہیں جاتے ہیں تو دو منٹ بات چیت کریں گ پھر اپنے اپنے فونوں میں لگ جائیں گے سوشل میڈیا پر نہ تو ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں نہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ پاتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھا وہ بھی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور فونوں میں ہی لگے رہتےے سوشل میڈیا پہ ہمیں
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی بھائی ہمیں آپ سے بات کر کے یہ بہت اچھا لگا اللہ تعالی کی دعا کرتے ہیں اللہ
سے بات کر کے اچھا لگا ان شاء اللہ خدافظ بھ گ کا